ہلو ہلو السلام علیکمیکم
ہاں جی وعلیکم السلام اور بتائے جناب کیسے
السلام علیکم
جی وعلیکم السلام آپ کو بھی اور بتاؤ
بتائیے سب
آپ کی آواز تھوڑی نا کلیئر نہیں آتی ہے یہاں
ہاں جی جی اب دیکھو آواز آ رہی ہے کلیئر
تو آپ جناب آپ بتائیں کیسے فرمایا آپ نے کیسے ہیں
بس آپ کو یاد کرتے تھ ہم نے سوچا چلو خالی بیٹھے ہیں بات ہی کر لیں آپ سے
ہاں جی ہاں جی بہت اچھا ہے بہت بڑھیا کی ہے دھنیہ واد آپا ہاں جی ہاں جی سب بڑھیا اللہ کی رہ اللہ کی مہربانی سے سب اچھے ہیں سب بڑھیا
ہاں جی اللہ اللہ کی مہربانی ہونی چاہیے جی سب ٹھیک ہی رہتا ہے
ہاں جی ہاں جی
اور فرمائیے شہزادے کیا کر رہے ہیں آپ کے شہزادے کیا
بس وہ آج گھومنے گئے ہیں تو تھوڑا خون ملا تو گھر میں بیٹھے تو بہت پریشان کرتے ہیں تو کبھی پر فون چاہیے ہاں کبھی فون چاہیے کبھی موبائل چاہیے تو آج تھوڑا گھومنے گئے ہیں تو میں نے کہا جاؤ تھوڑا فرینڈ کے ساتھ جا کے گھماؤ تو ہمارے سوسائٹی میں پارک ہے وہ پارک میں انہیں مطلب کہا ہے ابھی پارک میں آپ گھوم لو تھوڑا مطلب ہیلو تو وہ وہ کہ وہیں گئے ہیں تو ہم بھی پارک میں بیٹھ جاتے ہیں اچھا موسم ہوتا ہے تو پارک میں چے جاتے ہیں ہم بھی
ٹھیک ٹھیک یہ گھر کے نزدیک ہی ہے آپ کے پارک جہاں آپ چلے جاتے ہو گھومنے
ہاں جی ہاں جی ہم ہماری سوسائٹی کی ہےگی ہے ہماری سوسائٹی کی پ پارک ہے اور ہماں جیسے مطلب سوسائٹی کے سب سب کی ہوتی ہے نا مطلب اکٹھی ہوتی ہے تو ایسی پارک ہے بھی وہاں چل جاتے کبھی کبھار ہم کھانا پینا بھی وہیں لے جاتے ہیں بالکل گھر کے ساتھ ہی تو ہے کبھی ہم چاہے جب اچھا موسم ہوتا ہے تو چائے وغیرہ لے جاتی سردی سردی ہوتی ہے تو اس دوپ میں بیٹھ کے چائے وغیرہ پی لیت ہاں ج جی ہم نے پارک میں لگائے ہوئے ہیں مطلب ہاں ہو
یہ بھی ماشاء اللہ کی دینا بہت بڑھیا کرتے ہو آپ جو سے ہاں جی ہاں جی
ہاں جی پتا کیا ہے ایک تو سوسائٹی میں تھوڑا ہاں جی سوسائٹی میں تھوڑا پیار ہونا چاہیے نا رل مل کے ہو تو سارے کام اچھے ہو جاتے ہیں تو ایسے میں ہماری سوسائٹی اچھی ہے ہاں جی
رہے ہیں آپ ہ سوسائٹی اچھی ہونی چاہیے پھر
ہاں ج مزہ ہی آتا ہے ہاں جی کچھ پتا دیکھ ریکھ وہ جو پارک کی دیکھ ریکھ ہوتی ہے وہ بھی اچھی طرح ہو جاتی ہے ہم نے مطلب ہم نے سب نے اپنا پلان کیا ہوا ہے ابھی اس دن ب یہ ایک ہفتہ آپ نے دیکھنا ہے ایک ہفتہ ہم دیکھیں گے وہ پلانٹس وغیرہ کو پانی دینا ج پلانٹس کواں ایسے میں ہمارے یہاں تو مطلب ہم نے لگائے ہوئے نیمبو وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اور بسے بسے جیسے میں ہم نے دنیا نیمبو پدینہ اور کہ اس کی خشبو ہی اتنی اچھی آتی ہے اور کافی مطلب بہت سارے وہ جو پلانٹس ہے وہ لگائے ہوئے ہیں لیکن ن اچھے لگتے ہیں پارک میں بس بچوں کو تھوڑا ا جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ اسے مطلب ہمیں منع کرنا پڑتا ہے نا جکر پلانٹس وغیرہ توڑنا تو بس ہاں ج جی
چلو یہ بھیاشیش ماشاء اللہ کی دین ہے جو سے آپ چلےاتے ہو وہاں پر چلو دھ ریکھ کر لیتے ہو بہت اچھی بات ہے ہم بہت خوش ہوئے آپ یہ بات سن کر
ہاں جی تو ب ہاں جی بس ہاں بس آج تو موسم تھوڑا اچھا تھا تو میں نے کہا چلا آج اچھا موسم ہے جاؤ باہر گھوم کے آؤ تھوڑا سا گھر کو شانت ملی ہمیں مہاادیش کو فون ملے تھوڑاان ملے تو آپ باہر کو کھیلو جاگ د
ج جی بچے تو بہت اچھے ہیں زیادہ بہت تگ کرتے ہیں ہر گھر
ہ چھٹیا پڑی ہوئی ہیں وہ بھی کیا کریں ہاں جی انہیں بھی تو کچھ نہ کچھ چاہیے نا چھٹیاں جب
بال بالکل جی بالکل جی ہمارے شہزادے بھی بہت تنگ کرتے ہیں ہم نے تو ان کو ان کے نانی ابو کے گھر بیج دی ہے نانا ابو کے گھر نانی امی کے گھر بھیج دی ہے ہاں جی ہاں جی
ہاں بڑھیا کی ہے
وہ بہت تنگ کر رہے تھے یہاں ہمیں پھر ہم ہم خود چھوڑ کر آئے ہیں انہیں
ٹھیک ہے اچھا کیا چلو وسے میں جانا بھی چاہیے چھٹیوں میں تو مطلب ہمیں ملتا ہے بچوں کو اب چھٹیوں میں م مل ہے اور لیڈیز کو بھی تو پھر مائکے والے کو بھی تھوڑی وہ ہوتی ہے کہ بھی میری بھی ہماری بیٹی آئےش ہے جادی د ہے تو سب گھر میں ہے سب گرمی ایسسی ہوتی سب کو ب پتا ہے بھی چھٹیوں میں ہی آنا ہے بچوں نے ویسے تو آتے نہیں جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو دو تین سال چھوٹے ہوتے ہیں تو چکر لگ جاتے ہیں اور جب بچے اسکول میں زیادہ پاٹ شالا میں ہم اسے ڈال دیتے تے ہیں تو ماشاء اللہ پھر اسے ایک سال میں جانا پڑتا ہے کیا کرے
ہاں جی ہاں جی جی ہم جب اپنے شہزادو کو وہاں نانو ابو کے گھر چھوڑ کر آئے تو وہ تو بہت ہی خوش شور آے
ٹھیک ہے ہاں کچھ تو ہونا ہی ہے ایں
وہ تو بہت خوش ہو ہے دیکھ کر بچوں کو چلو جیادے ہیں کچھ ان کا بھی ٹائم پاس ہو جائے گا ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے ہاں جی ہاں جی بہت اچھا لگا ان کو پھر ہم ہاں جی پھر ہمیں ایک رات رکے تھے اگلے دن پھر ہم واپسی آ گئے تھے کیوں پیچے یہاں تھوڑا سا پھر کام بھی دیکنا ہوتا ہے نا
ہاں جی وہ تو ہے ایسے گر میں اکیلا گر بھی چھوڑا نہیں جاتا نا
ہاں جی ہاں جی
ہ چلو آ جائیں گے انہیں بھی تو ہاں جی بس وہ بھی آ جائیں گے انہیں بھی تو تھوڑا چاہیے نا تو ہمارے ہاں جی جی ہم ہم بھی ہم بھی گئے تھے ہاں جی ہم بھی گئے تھ ہم یہ ایک س پ تالایا ہیں ایک سپتاہ گئے تھے تو اگلے سپتتاہ ہمیں آد گئے تھ تو بس اتنا ہی رہنا ہوتا ہے اتنا ہی رہنا ہے ہوا بچوں کو پھر بچے نا اس کی مطلب میری بڑی آ مطلب آگ بائی ہوئی تھی نا مطلب ہاں جی میری بیڑی بہن آئی ہوئی تھی ت میری آپ ہی بھی آئی ہوئی ت تو وہ ان کہ بچے نا آپس میں تھوڑا بہت لڑائی جھگڑا کرتے تھے تو پھر میں پھر وہ اتنا وہ اتنا لڑتے تھے اتنا تو پھر میں نے کہا چلو آپ اپنے گھر چلتے ہیں تو پھر اب وہ آگے تھے ہم تھوڑا لوگ ہے نا تو میں نے کہا میں میں تو پھر بھی کبھی آ جاؤں گی اپنی امی کر تو ہن کی دیی تھوڑی دور سے ہاں جی میری دیدی تھوڑی دور جیے تو میں نے کہا چل آپ رہو میں تو پھر بھی آ جاؤں گی ایسے بھی مزہ بھی نہیں آتا ایک دفعہ ایک بار ایک دفع بچے لڑ رہے ہو اور ایک دفعہ ہم ایسے ہی میں کرو تو دوسا بندہ بھیریش ری شان ہو جاتا ہے اور تو ہاں بتاؤ آپ کے بھی ہاں جی آپ کے بھی وہ تھوڑا تھوڑا تنگ کرتے ہیں
ہاں جی ہمارے ہمارے بچے بہت تنگ کرتے ہیں بس بچے نا ویسے وہ ہمارے شہزادے اور نیمبو پانی اور گوند کی طرح یہ بہت شوقین ہے کھانے پینے میں وہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے اپنے آپ ہی تیار کر لیتے ہیں اپنی امی کو تنگ نہیں کرتے جی اپنی امی کو صبح تگ نہیں کرتے ہیں اپنے آپ ہی اٹھیں گے اور اپنے آپ ہی وہ گوند کی تیرا فریج میں سے نکالیں گے اس میں روح افزا ڈال کر اور تھوڑا سا دودھ گر کر وہ اپنا پی کے صبح اسکول چلے جاتے ہیں اب تو چلو چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں نا شہزادوں کی اب ابھی ایسے ہی کرتے اب اپنے نانو ابو کے گھر گئے ہیں وہاں بھی ایسا ہی کرتے ہیں وہ تو ان کو یہ چیزیں ہاں جی ہاں جی اپنی یعنی کہ یہ نا اپنی امی جا کو تنگ نہیں کرتے ہیں اپنے آپ ہی مطلب کہ یہ اپنا بنا کر پی لیتے ہیں یہ ہمار شہجاتی
ہاں جی نہیں اچھا کرتے ہیں اپنی دیکھ ریکھ خود ہی کر لی ہیں تو ہم نے بھی کئی دفعہ اپنے بچوں کو کہا کہ خود بنا کے پی مطلب اپنا کر لیا کرو پی لیا کرو کیونکہ ہمیں ٹم نہیں لگتا پا ا سارا دن کچن میں لگ جاتا ہے روٹی پانی میں لگ جاتا ہے تو میں نے کہا ہاں میں نے بھی کئی دفہ کہا میں نے کہا اپنا کام آپ خود کر لیا کرو تو م جی شہزادہ تو کر لیتی ہے اور شہزادی تھوڑی چھوٹی ہے وہ نہیں کرتی وہ ویسے مگر مگر اس کے مگر مگرگر مطلب پھرتی رہتی ہے اس کےھر ادھر ا ادھر مطلب جاتی جاتی جہاں وہ جاتا ہے وہاں ہاں کہتی ہے مجھے آزاد کہا تو میں ش گ جاتی ہوں مجھے تو ای جے ہی ملنا چاہیے کھانا پینا سب بیڈ پہ اس ہ مت
جی اور فرمائیے اور فرمائیے سب کہہ رہی ہے
ہاں بس اللہگ
ہیلو چلو اللہ کی مہربانی ہونی چاہیے اللہ اللہ سب کو خوش رکھے
اں جی تو وہ آپ نے بہت اچھا کیا شکریہ ہاں جی بس ہاں بس ہم نے بھی ہم ہاں اچھا جی شکریہ اور آپ آپ بتائیں آپ کہیں جانا گھومنا پسند کر کہاں گھومنا پسند کرتے ہیں پہاڑی علاقوں میں جہاں ویسے
یہ یہ ہم پہاڑی علاقے میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں ہاں جی پہاڑی علاقے میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں ہم
جی ہاں ٹھیک ہے ہمیں بھی وہی اچھا لگتا ہے لیک ہاں ٹھیک ہے ہاں جی چلو ٹھیک ہے خدا حافظ ہاں جی ہاں جی آپ کو بھی ٹھیک ہے پھر بات کریں گے ہاں جی ہاں جی ٹ اک خ خدا ح